ہیلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہیلو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
میں آپ کو ٹاپ یہ بھیجوں گی آپ دیکھو
ٹھیک ہے پھر بھیجو
کہاں سے بھیجو گی واٹس ایپ سے
ہاں
بھیجا میں نے دیکھو
کہاں ہے
ہے نا واٹس ایپ کا لنک تمہارے خیال میں انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے
بالکل مجھے پہلے اوپن کرنے دو یہ اوپن ہو رہا ہے ہاں بتاؤ
میں بول رہی تھی تمہارے خیال میں انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے
میرے خیال میں سب سے ضروری چیز وقت ہے
پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا
بالکل ٹھیک ہے بہت سے لوگ وقت کی قدر اس وقت سمجھ تے ہے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے
ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر ہم ہر دن کا صحیح استعمال کرے تو اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں
آج وہ لوگ گھر کو فون موبائل سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں جب امتحان یا کوئی ضروری کام آ جاتا ہے تب پیچھے رہتے ہیں
بالکل وقت کی پلاننگ بہت ضروری ہے جو لوگ اپنا روٹین بناتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو
تے ہیں ہر وقت بھی ضروری ہوتا
اور وقت کی قدر صرف پڑھائی میں نہیں با بلکہ والدین کے ساتھ وقت گزارنا عبادت کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے
اچھا ٹھیک صحییح کہا صحیح کہا جو لوگ وقت برباد کرتے ہیں وقت انہیں پیچھے چھوڑ دے
اسی لیے ہمیں ہر دن کچھ نیا سیکھنا چاہیے اور اپنا وقت ا چھا اچھے کاموں میں لگانا چاہیے
آخر میں میں بس اتنا کہوں گی وقت ہی زندگی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے
بالکل اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ ایک اہ امانت ہے ہمیں اس امانت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آ آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو
اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کریں اور اسے بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین میں آپ کو اور بھیجوں گی میں آپ کو اور بھیجوں گی آپ دیکھو
بھیجو
بھیجے دیکھو تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان کو ایک دن کے لیے روکو ا وہ تب تو اوپن ہو جائے گا خیر یہ بھی وقت روکنے کی طاقت مل جائے تو شاید وہ سب سے پہلے اپ نی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا
تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان کو ایک دن کے لیے بھی وقت ہو ا روکنے کی طریقہ مل جائے تو ش اید وہ سب سے پہلے اپنی غلطیاں ٹھیک کر نے کی کوشش کرے
بالکل لیکن اللہ تعالی نے وقت کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ کبھی نہیں رکتا اسے آ اسی میں ایک بڑی حکمت ہے تاکہ انسان ہر لمحے کی قدر کرے
افسوس کی بات ہے یہ ایک ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کل سے شروع کریں گے مگر وہ کل کبھی نہیں آتا
اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے جو لوگ ہر کام کو ڈالتے رہتے ہیں وہ اکثر اپنے مہ مستقبل کو کھو دیتے ہیں
میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے ہم روز تھوڑا تھوڑا پڑھتی ہے وہ امتحان کے وقت یم ات اطمینان میں رہتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اور جو سارا سلیبس آخری دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں وقت کی پلاننگ ہی اصل کامیابی کا راز ہے
صرف پڑھاںی ہی نہیں زندگی کا ہر حصہ وقت سے جڑا ہوا ہے اگر ہم وقت کی پا آ قدر کرے تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہو سکتا ہے
بالکل جو شخص ہمیشہ دیر سے آ تا ہے لوگ اسے غیر ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں
وقت انسان کون ڈسپلن بھی سکھا دیا ہے
اور ڈسپن کی کامیاب ڈسپلن ہی کامیاب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑا نتیجہ دیتی ہے
ہوں اسی لیے ہمیں ہر صبح اپنے دن کی پلاننگ کرنی چاہیے اور رات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا وقت کس طرح گزارا ہے
بالکل اگر ہم ہر دن اپنا حساب کریں تو دھیرے دھیرے ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی
اللہ ہمیں اپنے ہر لمحے کو نیک کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرماے
آمین جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھی بہترین انداز میں جیتا ہے
ہوں بالکل صحیح اور بھی جو کچھ
ہاں رکو میں بھی اور آپ پانی پیو آپ کا گلا خراب ہے
وہ تو ہے
ہاں
بھیجو آپ جلدی
وں ٹھیک ہے
مجھے لگتا ہے کہ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا وقت ہر انسان کو کچھ نہ کچھ زوا ضرور سکھاتا ہے ابھی ہی نہیں پڑھنا
تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھا کبھی خوشی کی زا را ذرائع ذریعے اور کبھی مشکل حالات کے ذریعے
جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ وقت کی اصلی قدر کرتے ہیں
ہوں بچپن میں ہمیں لگتا تھا کہ زندگی بہت لمبی ہے
لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے
ہوں بے شک بے شک اسی لیے ہر دن کو بہتری یں طریقے سے گزارنا چاہیے یہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے
ہوں اور ہر صبح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک نیا دن ملا
ہاں ہاں صحیح بات ہے جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ اپنی اپنے سپنے پورے کر لیتے ہیں
اور جو صرف سوچتے رہتے ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں
ہوں موبائل اور سوشل میڈیا بھی کبھی کبھی ہمار ہمارا بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں
اگر ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ نقصان ہی نق صان ہے
روز کچھ وقت تو کتاب پڑھنے کے لئے بھی نکالنا چاہئے
کتابیں انسان کی سوچ کو ویسے اہ ضائع کرتی ہے
وقت کا ایک حصہ گھر والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے
جی ہاں والدین اور گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا وق ت سب سے قیمتی ہوتا ہے
بے شک دوست بھی ضروری ہوتے ہیں لیکن ہر وقت دوستوں میں گزارنا ٹھیک نہیں ہوتا
ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے
نماز کے لیے وقت نکالنا سب سے اہم
جو اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں اللہ اس کے اس کے لیے وقت ت نکالتا ہے اس کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے
اچھا ٹھیک مجھے لگتا ہے پلاننگ سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے
بالکل چھوٹی چھوٹے گولس بنا کر کام کرنا بہتر ہوتا ہے ا چھا اوکے اللہ حافظ ہاں میں آپ کو بعد میں کال کروں گی مجھے ماں بلا رہی ہے
بیٹھو